ہ
ہلو ہاں جی اللام علیکم
تھی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں جی آ رہی ہے السلام علیکم
خوش سل اور کیسے ہو
کیاار ہلو
ہاں جی کیسے ہوا آپ
ہاں بتائیے کیا بنا رہی ہے آپ نے آج
ہم نے ہاں جی ہاں جی بتا آپ ہم نے سور ہی بنائی ہے
ا تیک نہیں ت میں بت
اور صحی ہے آپ
ہماری تو تھوڑی سی توڑ تو رہی ہ میں
جی
اور تھوڑی سی مرچی دے د گی
اچھا
ہ آ ک تو نہیں ہوئی ہاں جی آپ کی تو آپ چے تو رہی ہ نا میں تو تز ہوگی دھوکے سے نے کیسے ہوگی پتا ہی نہیں چلا
مریس سالو
اچھا اچھا مگر آپ بتائیے شاپنگ وغیرہ ہوگی آپ کی جرمی ہوگی
ہاں جی ہو گئی گھرمیوں کی شاپنگ بھی ہو گئی بس کل کل آ ل ہیں گھومنے
اچ گومنے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں گھومنے باہر بھی جا رہے ہیں ٹھنڈی جگہوں پر
ہاں ٹھنڈی جگہ پہ جا رہے ہیں
کتنی ہے نا کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں ص آپ کو پتا ہے ہمارے یہل بارش ہوئی ہے دس پندرہ منٹ اب پھر دھوپ آ گئی ہے
ہمارے تو کل بھی آج بھی ہوئی ہے بارش
نہیں ہمارے یہاں نہیں ہوئی صبح موسم ہمارے یہاں اچھا تھا لگ رہا تھا کہ بارش ہوگی پر اب دھوپ تیز ہو چکی ہے
ابھی دھوپنے کے لیے بس کپڑے ڈالیں باہر اندر سے
ہم کپڑے ہم دھوئیں گے کپڑے
ہممم بہت ٹائم ہو جاتا ہے کام کرتے کرتے یہیں دن نکل جاتا ہے
بالکل بالکل
اور بتائی چھٹیاں کیسی کٹ رہی ہیں
ہماری بیٹی چھوٹی ہے اس کو اسکول ڈالا تھا چھٹیاں پڑ گئی ایک دو مہینے اسکول ہی گئی ہے اس کے بعد ٹیوشن ڈالا ہم نے چھٹیوں میں تو ٹیوشن وہ گئی نہیں ہے
ہمہمہہم بتائے ایسے ٹیوشن نہیں جاتے جو اسکول جاتے نا جواب بھی ٹیوشن جاتے ہیں
ابھی بول رہی ہے میم میم کی طبیعت کبھی خراب ہے نا میم کی طبیعت زیادہ خراب ہو چکی ہے میم بخار وغیرہ سے ہے تو میم بھی منع کر رہی کہ ٹیوشن من بھیجو بچوں کو مجھے بخار ہے تو بچے کو بھی ہو جائے گا
ہاں یہ بات بھی صحیح ہے
ہم بھیج بھی نہیں رہے ہیں پھر ہم نے کہا چل کوئی بات نہیں ویسے بھی اسکول کھلنے والے ہیں جون جولائی میں
ابھی ایڈمیشن کرایا ہے
ہاں جی میں نے ابھی فروری میں ایڈمیشن مارچ میں ایڈمیشن کروایا ہے کیوکہ ابھی ساڑھے تین سال کیا ہے تو نرسری میں ایڈمیشن ہوا ہے اس کا ابھی
ہاں ہاں تو تھوڑا بتا پڑا دو اتنے ایک مہینے
جی میں پڑھاتی ہوں پر بچہ آپ کو پتا ہے گھر پہ پڑھتا نہیں ہے
گھر پہ پڑتا نہیں ہے بس یہی ہے ایسی میںت یہی ہوتا ہے کہ اکشروں کو پہچاننا اور پینسل پھیرنا یہی سیکھ پاتا ہے
جی بالکل گھر پہ آپ بچوں کو مارو تو تو میں لگ جائے گا ٹیچروں کو ڈر ہوتا ہے کہ ہاں ٹیچر لیں مارے گی ایسا ہے ویسا ہے
صحیح کہہ رہے ہو ٹیچروں کا ڈر ہوتا ہے
بالکل بالکل گھر پہ ماں کا ڈر نہیں ہوتا بچوں کو
گھر بڈا نہیں ہوتا ٹیچروں کا تو ہوتا اگر فون پے کہ دیا نا تو فرق نہیں کیا ترنت بچہ بیٹھا ہو جائے گا کل لے کا
جی بالکل آپ کی آپ کیانی گئے
جی
آپ اپنے والد صاحب کے آ نہیں گئے چپ گرمی کی چھٹیوں میں
نہیں ہم وہاں نہیں گئے ہمارے یہاں یہی بچوں کی پھپی آئی تھی انہیں کے ساتھ ہم باہر نینتال
اچھا اچھا بہت اچھی جگہ ہے نینیتال تو
ہاں کہہ رہے تھے وہ بھی کہہ رہی تھی پھر بچے بھی کہنے لے پھوپی کہہ رہی ہیں تب ممی امی چلو نہ گھومے آتے میں ٹھیک ہے چلو
بالکل بالکل کہیں باہر بھی جانا چاہیے نئی جگہ پر گھومنے
ہاں اپنی گاڑی ہے دھیرے دھیرے جائیں گے اور دو تین دن میں لوٹ آئیں گے
جی جی اور تھوڑا بہت ٹائم بچوں کے ساتھ بھی گھومنے پھرنے کو ملے گا کچھ نئی جگہ دیکھیں گے نیا ہوا پانی تھوڑا چینج ہوگا بچوں کا وہاں کے لوگ دیکھیں گے
چینج ہو جاتا ہے موڈ بھی چینج ہو جاتا ہے
ہونا بھی چاہیے ایسا ہم نے بھی سوچا تھا کہ ہم لے کے جائیں گے اپنی وہ باہر ابھی لے کر نہیں گئے ہیں ابھی جائ گے چ تھوڑا موسم ٹھیک ہوگا نا پھر
ہاں ارے ہماری طرف کا موسم ٹھیک ہو گیا کل بھی بارش ہوئی تھی آج بھی بارش بچے تو کہہ رہے تھے ایسا نہ ہو ہم باہر نکلے پھر بارش پھر وہ دھوپ نکل لیا ہے نکلنا تو نکلنا ہے
وہ تو ہے
او بچوں کو تھوڑی خوشیاں مل جائیں گی ہمیں تھوڑی راحت ملے گی گھر کے کاموں سے نہیں تو رسوئی میں پورا ٹائم نکل جاتا ہے پھر گھر کا کپڑے صفائی انہیں میں چھٹیاں نکل جاتی ہیں
جی جی اور عید پہ شاپنگ کی آپ نے؟
ہم نے بس کاٹن کے کپڑے لیے ہیں اور تھوڑے بچوں کے لیے کاٹن کے کپڑے لیے ہیں ٹی شرٹ لیے ہیں سینڈ بجو اس طرح کی
جی بالکل کاٹن میں یہ بچوں کو آرام لگتا ہے
تو لیتے رہتے ہیں اب یہ تو ہے نہیں کہ خاص شاپنگ ہو سب کے پاس سب چیزے آلریڈی رہتی ہے
ہ ہ ہ ہ
پہلا ٹائم تھا جو یہ تھا کہ اسپیشل ڈے ہے تو جب جانی ہے اب تو آپ کوئی بھی فیسٹیول ہو اتنا تو رہتا ہی ہے کہ س خالی ڈریس لینی پڑتی ہے باقی سب چیز آپ کے گھر پہ رہتا ہے
بالکل جی بالکل اور فرمائےآپ کے بچے کیا کر رہے ہیں
جی ہمارے بچے پڑھائی کر رہے ہیں بڑے ہیں ٹویلتھ کری ابھی
اچھا اتنے بچے ہیں آپ کے بڑے
جی ایک بار ایک چھوٹا ہے ایک سیونتھ میں ایک ٹویلتھ
ہاں جی
ارچیکا اور بتائیے آپ کی تو بہت چھوٹی بیٹیاں ہیں
ہاں میرے صرف تین سال کے
ہاں اور بتائیے پریشانی کیا تھی اسکول جاتے میں
یہئی پریشان نہیں ہوتی چل جاتی ہے اپنے آپ اسکول اتنی دقت نہیں کرتی ہے اپنے آپ اٹھ جاتی ہے صبح میں
ے گا
اور روٹین بنا ہوا نا اس کیسے سے اٹھ جاتی ہے پھر اپنے آپ تیار بھی ہو جاتی ہے پھر ناشتہ وغیرہ میں دے دیتی ہوں پیک کر کے پھر کھا لیتی ہے اسکول جا کر آج کل اسکول میں نا فروٹ والے باکس بھی لگ گئے ہیں آپ کو پتا ہے ایک لنچ باکس ایک فروٹ بس
اچھا اچھا
ج ہ ج
نہیں اسکول میں تو ہ فاپر دھیان رکھتے ہیں بچے کا چھوٹے بچے کا تو زیادہ ہی رکھا جا ہے
جی دھیان تو رکھتے ہیں پھر بھی ٹائم تو اتنا ہوگیا نا بچے کو صبح آٹھ بجے بھیجنا ہے پھر شام دوپہر کو ایک بجے لے کے آنا اتنا ٹائم بچہ اسکول میں آتا ہے نرسری کا بچہ
ہاں
تو یہ تھا کہ چھوٹے بچے چھٹی بارہ بجے ہو ج تی بارہ بجے لے آؤ کوئی گیارہ بجے لے آؤ اور پیسا نہیں ہے
نہیں ہماری طرف تو ہے اگر بچے کا آٹھ بجے آپ چھوڑ جتے ہو تو گیارہ بجے لے جا سکتے ہو گیارہ بجے کے بعد آپ ابھی بھی لے جاؤ
کہیں ہمارے دھر نہیں ہے ہمارے یہاں
ایک بجے تک آتے لیتے ہیں ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو بچہ پریشان کہ میرا بچہ روتا نہیں ہے بیٹھائے رو اربھی بارہ سے دو اس کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے پھر ٹیوشن بھی ہیچتے ہیں تو بچہ کہاں سے پروش نیند یر تار نہیں نیند پوری ہوگ پات بچ چھ کی نہیںے
ہمارے آپ پ تو جاؤ گے نا اسکول میں بچوں کو کو لینے گیارہ بجے تو مم بولیں گی کیا بات آپ لینے کی آ کوئی فنکشن ہے آیاپ سے مت لے کے جائےا یہ ہے وہ ہے
ہ نہیں بچہ دیکھو اسکول میں میں اسکول میں پڑھاتی ہوں پ گیارہ بجے کے بعد بچے میں آلش آنا دا شروع ہو جاتا وہ ابگا دینے لگ جاتا ہے کہ نیند آ رہی ہے سوتا ہے پھر یہ نہیں بہت سے اسکول میں ہوتا ہے کہ میں بچے سوتے رہتے ہیں دھیان نہیں دیتے پر ہ تو کال کر دیتے پیرنٹس کیکہ آپ کو بچا گیارہ بجی بات لے جاؤ
نہیں ہمارے ٹیچر ہمارے ٹیچر نہیں نہیں ہمارے نہیں ہمارے ایک بجے آنا ہے آپ کو صبح میں دو ٹکن بچے کو لے کے بھیجنے ہے جس میں ایک میں فروٹ ہو اور ایک میں گھر کا کھانا ہو ہری سبزی ہو آپ نے چاول بھی نہیں بزنس اسکول میں بریڈ بھی نہیں بھیجنی ہے میگی بھی نہیں بھیجنی ہے کوئی فاسٹ فوڈ نہیں بھیجنا ہے
ہاں یہ تو ہے اسکولوں میں فاسٹ فوڈ بھیج د سبزی روٹی اورنااٹا بھی کم اور فروٹ فروٹ میں کرلے گا ایپل بنانا گریپس فروٹس
مارے فروٹ تو کچھ بھی بھیج دو فروٹ میں پر سبزی روٹی بھیجنی ہے چاول نہیں بھیجنے ہے چاول آپ وہ بھیجو گے جو آپ کے آلو پیاز ویرے چاول نہیں ہوتے ہیں مٹر پلاؤ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ والے بھیٹ آپ سمپل پلین چاول نہیں بھیج گے جیسے کئی لو ہوتے نا کہ ہم سوچ چھولے چاول بھیج دیتے ہیں بچے کو
ہاں بچے اچھے سے کھا لیتا چاول
ہاں تو منع کرتے ہیں اسکول میں کہ چھولے چاول نہیں بھیجنے صرف آپ کو بھیجنے ہے چاول تو مٹر پلاؤ بھیجنا ہے اس کے علاوہ کوئی سفید چاول بھی بھیجنے ہی نہیں ہے آپ کو
اپنے اپنے اسکول کے الگ الگ رولس ہوتے ہیں
جی ہمارے یہاں کے ایسے ٹیچرس ہیں پھر ان کو پتا نا ان کو مکس کر کے دینے پڑیں گے بچے کو دھیان دینا پڑے گا بچہ کھ رہا ہے مکس کر رہا ہے گرا رہا ہے اس لیے وہ منع کر دیتی ہے کہ من بھیجو
ارے یہ ہوتا ہے کہ بچہ ن چاول اور پتلی سبزی وغیرہ بکھیر لیتا ہے اپنے ڈریس یونیفارم بھی بکھیر لیتے ہیں جس سے کہ ٹیچر تھوڑا بہت وہی اسے بھی بیس منٹ کا ریسٹ ملتا ہے لنچ میں پھر بچوں کو دیکھے کہ خود رست اور پان جو ہوتی ہے وہ وہیے سکتی سو کو
ہاں جی ہاں جی وہ پتا ہے بچوں کو کیا کرتی ہے میں نے دیکھا اپنی بیٹی سے پوچھا ایک دو بار تو اس نے کہا ما میم جو ہوتی ہے پوڑی ہو یا سبزی ہو مطلب پوڑی پراٹھا روٹی کے بیچ سبزی ڈالتی ہے اور اس کو رول بنا کر بچوں کے ہاتھ میں دیتی ہے کہ بچے خود کھاؤ
کرنا پڑتا ہے یہ نہیں روول اس لیے بنا دیتے جس سبزی بچے کو سھا ہے اور دوسرے دیکو ایک کلاس میں چالیس بچے ہوتے ہیں ہاں تو چالیس بچوں کو بیس پچیس منٹ میں کم پ کرنا بہت پڑ جاتا ہے اس لیے فورتھ پیریڈ سے ہی بچوں کو رول بنا کے پڑھانا شروع کر دیتے بیٹا اپنا لنچ فش کرو فروٹس بعد میں کھا لےینا مطلب پیرنٹسوں کی بھی تو شکایتیں آتی ہیں نا ہمارے بچے چ نے لنچ نہیں کیا ٹیچر نے دھیانانی نہیں دیا لنچ لٹ بہت دماغ کھاتے ہیں پیرنٹس یا پیرنٹس میں ٹیچر ہوں اس لیے ایکسرے میں چھوٹ گ جبھی تو میں بتا رہی ہوں کہ بائی پیرنٹس بہت دماغ خراب کر دیتے ہیں اب وہ یہ نہیں سمجھتے اکیلی ٹیچر چالیس بچوں کو لنچ کیسے کمپلیٹ کرا دے وہ بھی پچیس منٹ میں
بالکل بالکل وہ تو بات صحیح ہے آپ کی
آپ کا ایک بچہ نہیں ہے اور بھی بچے ہیں سب پہ دھیان دینا پڑتا تو رول بنانا پڑتا ہے بائی ہم تو جو بچے بالکل نہیں کانے جانتے جن کو توڑ توڑ کے ماں دلکھاتی ہے پیار سے ایک ایک ٹکڑا ہم ایسا تو نہیں دے سکتے نہیں بچوں کو ٹائم ہو تو رول بنا کے دیں گے
جی ہاں جی
اور ایک چاول چھوولے کی اور بچہ کھاتا ہے اپنے آپ تو چمچ سیدھی منہ میں جاتی نہیں اس کی وہ بھی کھیر دیتا ہے ادھر ادھر دیک رہا تھا ٹفن گر جاتا پورا لنچ خراب ہو جاتا ہے اس لیے منع کرتے ہیں کہ بیٹے چاول مت بجا کرو
آپ ٹیچر ہیں نا آپ کو سارا پتا ہے
سی لائٹ پ آپڑ فڈ کرا نہیں میں جانتی ہ آپ سمجھو گے نہیں پیرنٹس کہ دیتے ہیں ٹیچر کو بہت ٹف ہو جاتا ہے اب یہ نی کچھ پییرنٹس ہوتے ہیں ہمارے پ نہیں پینسل آیا تھا اب